ایسے ہو
میں خیریت سے ہوں تم سناؤ
بالکل سب خیریت
ہاں آج موسم بڑا خسنما لگ ہے
جی بالکل آپ نے صحیح کہا صبح سے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور موسم واقعی بہت دلکس ہے
ہاں کل تو کافی گرمی تھی لیکن آج موسم میں اچھی تبدیلی آ گئی ہے
جی بالکل بادل بھی چھائے ہوئے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ بارش ہو سکتی ہے
ہاں مجھے بھی بارش کا موسم بہت پسند ہے اور اس سمے جو بھی بارش ہوتی ہے اور جیسے کہ ہم باراس میں بھیگ جاتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے اور جیسے کہ گرمیوں سے بھی راتت ملتی ہے اور تمہیں کون سا موسم اچھا لگتا ہے ویسے
جی مجھے سردیوں کا موسم سب سے زیادہ پسند ہے کیونکہ اس موسم میں ٹھنڈک رہتی ہے اور گھومنے پھرنے کا مزہ آتا ہے
ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ گرمیوں میں دوپ ت ہی ہوتی ہے
جی بالکل گرمیوں میں باہر نکلنا بھی مسکل کل ہو جاتا ہے
ہاں یہ بات بھی بالکل صحیح ہے لیکن گرمیوں کا فائدہ بھی ہے
جیسے کہ گرمیوں میں آم ہوئے کتر بوجے خربوجے ہو گئے اور ٹھنڈے پ پدارتھ اسی موسم میں زیادہ ملتے ہیں
جی بالکل آپ نے صحیح کہا یہ بات تو بالکل صحی ہے مجھے آم بہت پسند ہے
ہاں یہ تو ہے کہ اس سمے جو رسیلے پھل ہوتے ہیں جیسے کہ آم ہو گئے موسمی ہو گئی اور جیسے گنے کا رس ہو گیا تو یہ جیسے کہ جو ٹھنڈے پی پدارت ہوتے ہیں اسی موسم میں زیادہ ملتے ہیں تو بڑھیا ہے نا گرمی کا موسم
ہاں وہی آپ نے صحیح کہا ا باراس کے بعد چاروں طرف ہریالی چھا جاتی ہے اور واتاور تازہ ہو جاتا ہے
ہاں یہ بات بھی صحیح ہے کہ بارش کے بعد تو ہریالی چ آ جاتی ہے اور واتورن شھ رہتا ہے اور جیسے کہ جو و آئی ہوتی ہے وہ جیسے موسم بھی کافی صاف ستھرا رہتا ہے اور ہوا بھی پیور ہو جاتی ہے اور جس سے کوئی دقت نہیں رہتی اور واتورن کافی سوچھ اور صاف رہتا ہے
لیکن زیادہ باراس ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی پریسانی بھی ہوتی ہے
ہاں زیادہ بارش ہونے سے پریشانی تو کافی ہے جیسے کہ باہر جیسے گڈھے بھر جاتے ہیں اور انہیں نکلنا آنا جانے میں بھی پریشانی ہوتی ہے اور کئی بار اس سے کسانوں کی فصل کو بھی دقت رہ جات ہو جاتی ہے
مجھے سبیگی دھند اور گرم چائے بہت پسند ہے
ا مجھے بھی رجائی میں بیٹھ کر چائے پ چائے کے ساتھ تھوڑا کتاب پڑھنا بھی الگ ہی مزہ آتا ہے
جی بالکل آپ نے صحیح کہ اپ خیال میں موسم ہماری زندگی کو کس طرح سے پرباوت کرتا ہے
موسم کا اثر تو دیکھو ہماری صحت پر ہماری کھیتی باڑی اور روز مرہ کی گتی ودیوں پر بھی پڑتا ہے جیسے کہ ار جس چھیتر میں جو لوگ نواس کرتے ہیں اس حساب سے وہ اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں جیسے کہ پہای چھیتر والے لوگوں ہوتے ہیں ان کا چھوٹا ہوتا ہے اور جیسے وہ کم بیمار پڑتے ہیں اور پہاڑی چھیتروں میں جو پردوشن ہوتا ہے وہ بہت کافی کم ہو جاتا ہے اور جو میدانی علاقے ہوتے ہیں ادھر تھوڑی آندھیاں چلتی ہیں اور تیز دھوپ رہتی ہے تو ادھر کے ہوتے ہیں لگ بھگ بیماری ادھر ہی زیادہ رہتی ہے جیسے کہ اور جو مروستلی چھیتر میں ہوتے ہیں ان کے ان کا پہناوا اور کافی الگ ہوتا ہے جیسے پگڑی پہننا ساپا پہننا ہو گیا اور سوتی وستر ہو گئے تو موسم کا ہماری شت پر بہت بڑا
جی آپ نے بالکل صحیح کہا آلود کی کل کی آپ نے ایک دم صحیح بات بولی ہے ویسے موسم ہماری صحت اور کھیتی باڑی اور روزمرہ کی گتیویددیوں پر پڑتا ہے اس کا اثر موسم کا
ہاں یہ بات بھی صی ہے
اور سب سے زیادہ تو کسان موسم پر ہی نربھر رہتے ہیں
ہاں یہ بات بھی بالکل ستیہ ہے کیونکہ اگر صحیح سم پہ بارش نہ ہو تو فصل کو نقصان ہو جاتا ہے اگر بارش کم ہو تو فصل کو نقصان ہو جاتا ہے اگر بارش زیادہ ہو جائے تو فصل کو نقصان ہو جاتا ہے تو ایک طرف سے دیکھا جائے تو کسان تو پورا بارش ب رہتا ہے
ہاں وہی صیح کہا اس لیے موسم کی جانکاری بہت مہتو پورن ہوتی ہے
ہاں ویسے آج کل موسم کا جو جانکاری ہوتی ہے وہ موبائل پر یا سوچنا کے ماددھیم سے لوگوں کو پراپت ہو جاتی ہیں نہیں پہلے کے سمے تھا کہ لوگ ویسے پہلے سمے لوگ زیادہ ہوشیار تھے جو واتورن کو دیکھ کر یا سمجھ کر ہی موسم کا اندازہ لگا دیتے تھے ب وہ اتنا ایکوریٹ نہیں ہوتا تھا لیکن اب جو وگان نے آدنک کت میں جو اپلبد حاصل کی ہے تو موسم کی جانکاری ہوتی وہ سمے سے پہلے ہی لوگوں کو پہنچا دی جاتی ہے جس کارن وہ جو بھی وہ سادانی برت لیتے ہیں
جی بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا کیا آپ کو لگتا ہے کہ موسم پہلے کی تلنا میں بدل رہا ہے
ہاں ہاں جی ہاں موسم تو پہلے کی تلنا میں بہت بدل رہا ہے جیسے کہ ہمارا گلوبل وارمنگ ہو گیا بڑھتا ہوا پردوشن سے جو ہماری یہ سوریہ کی کرنیں ہوتی ہیں جو س پر جمی پر سیدھی ڈائریکٹ پڑ رہی ہیں جس کے کارن گرمی بھی بڑتی جا رہی ہے اور بیماریاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں اور پولوشن دن ب دن بڑھ رہا ہے تو موسم تو کافی بدل رہا ہے اور جو جل وایو ہے وہ بھی کافی پریوررتت ہو رہی ہے دھیرے دھیرے
جی ہاں بالکل اس لیے ہمیں پریاور کی رچا اچھا کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانے چاہیے
بالکل پیڑ پودے واتاورن کو سوچھ رکھنے میں مدد کرتے ہیں اور ہمیں سوچھ آکسیجن دیتے ہیں تو دیکھا جائے تو پیڑ پودے ہمارے واتورن کے لیے اہم بھومکا نبھاتے ہیں
جی بالکل صحیح کہا آپ نے مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ موسم موسم ہمیں ہم مطلب جو کسان ہوتے ہیں وہ تو پوری طرح سے نربر رہتے ہیں لیکن باقی کی جو ہمارا واتاور ہے وہ بھی ایک طرح سے موسم پر ہی نربر کرتا ہے اگر بارش کا موسم نہ ہو تو پیڑوں میں ہریالی بھی نہیں آتی ت
ہاں یہ بات تو صحیح ہے جو پتسڑ کے بعد ہریالی کا موسم آتا ہے جو بارش کے بعد ہی آتا ہے جو چاروں طرف ہریالی رہتی ہے چاہے پہاڑ ہو یا میدان ہو کون سا بھی چھیتر ہو ہاں وہی رہتا ہے کہ جو بارش کے بنا ہم کر بھی کہ سکتے ہیں برسا پر ہی نربھر رہتے ہیں کسان تو اور کوئی بھی وہ
اگر پیڑ نہ ہوں گے تو ہمیں تازگی نہیں ملے گی ہوا نہیں ملے گی سانس نہیں ملے گی سمسیا ہی سمسیا ہو سکتی ہیں اگر پیڑ پودے نہ ہوں گے نا تو ہمیں سب سے زیادہ نقصانات سبھی جان جانوروں کو جیوں کو ہے سبھی انسانوں کو ہے
ہاں دیکھو پیڑ پودے نہ ہو تو سبھی کو پریشانی ہی ہے کیوںکہ جو پشو پکچھیی ہوتے ہیں جو بھی جنگلی جیو ہوتے ہیں وہ پیڑوں پر ہی اپنا آواس بناتے ہیں اور ہم بھی پیڑوں سے جو بھی کھانے پینے کی چیز ہوتی ہیں جیسے پل ہو گئی پھل فل اور جو روز مرہ کی زندگی کے لیے جیسے لکڑی ہوگی تو ہم بھی استعمال کرتے ہیں تو پیھر تو یہ ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ ہمارے واتاورن کے لیے بھی اہم حصہ ہیں جو پارستکی کا جو تنتر ہوتا ہے اس کے لیے بھی پ کافی مہتوپورن ہوتے ہیں
اہم ہے اور واتور ا پریاور کو لے کے تو سب سے زیادہ اہمیت تو ہماری جو زندگی ہے اس میں پریاور ہی نبھاتا ہے
ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ پرکرتی کے بنا ہمارے بنا پرکرتی رہ سکتی ہے لیکن پرکرتی کے بنا ہم نہیں رہ سکتے
بعات میں یہ ہاں سچائی ہے بولیے بولی کیا بول رہے تھے
ہاں ویسے موسم اچھا ہوتا ہے تو من بھی پرسن رہتا ہے اور کام کرنے میں بھی آنند کی انبوتی ہوتی ہے
جی بالکل آپ نے صحیح کہا تو اس وجہ سے نا ہم سب کو مل کے لوگوں کو جاگروک کرنا ہے کہ نہیں پریاورن کو بچا ہوا آج کل بہت زیادہ پردوشن آلودگی وغیرہ بڑھتی جا رہی ہے
ہاں دیکھو لوگوں کو جاگروک کرنے کے لیے سرک کا بھی ابھیان بھی چلا رہی ہے لیکن اس کے لیے سرک بھی مہ داری نہیں ہے ہم ہی لوگوں کو یہ کاریہ کرنا پڑے گا لے جیسے کہ ہمارے جو کھیتوں پر پیڑ پودے ہوتے ہیں تو انہیں کاٹنا کاٹنا بند کرنا پڑے گا اور نئے پیڑ پودے لگانے پڑیں گے جس سے جو اس میں ہم ہی لوگ مدد کر سکتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے
سب سے زیادہ ذمہ دار یہ پیڑ پودے کاٹنے کے پیچھے کاروبار ہے
ہاں بٹ کام تو ہم ہی لوگ لے رہے ہیں نا جیسے کہ کوئی
ارے کا کام دیکھو استعمال کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن اگر آپ ایک پیڑ کاٹ رہے ہو تو آپ کو دو پیڑ یا چار پیڑ لگانے بھی تو چاہیے نا استعمال کر رہے ہو چیز کو تو اس چیز کے لیے برتاؤ رکھ رہے ہو تو اس کا خیالات رکھنا بھی تو ہماری ہی ذمہ داری ہے
ہاں یہ تو ہے بٹ جو آج کی عوام ہے جو جنتا ہے جو ہمارے ملک کی کہ وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی ہے
یہ بات تو صحیح ہے لیکن ہم ایک سے دوسرے لوگ مل کے سامنے والوں کو جاگروک کر سکتے ہیں اس چیز کو لے کے انہیں احساس دلا سکتے ہیں کہ نہیں ہمیں جو چیز قدرتی دی گئی ہے اس کی ایک طرح کسے خیالات خیال رکھنا ہے اس کا
ہاں ہاں یہ بھی صحیح ہے چلو آپ سے گفتگو کر کے اچھا لگا
جی بالکل آپ سے گفتگچ اچھا لگا شکریہ اللہ حافظ